والل او وعلیکم اللام بھائی بولو کیا حال چار
سب بڑھیا بھائی
بڑ ہاں ہم تو ٹھیک ہی ہے بڑ دن بعد یاد آئے وہ
ارے بھائی یار ایسے میں یاد کروں بھائی
ہاں ہاں اور سب بتاؤ بھائی جان کیا حال چال؟
سب بڑھیا ہے یار۔
اہ کھانا پینا؟
کھانا پینا ابھی ابھی۔ ہوا ہے تھوڑا آرام کر رہا ہیں۔
او امی ابو گھر پہ سارے رشتے دار لوگ ٹھیک ہے؟
ہاں سب بڑھیا ہے اچھا ہے آپ کے گھر پہ سب کیسے ہیں؟
ہاں سب ٹھیک۔ سب کافی اچھے ہے اور مطلب سب سو بھی گئے۔ آپ کے یہاں سب سو گئے؟ کافی جلدی سےو گئے نا؟
نہیں ہاں یہ تو بات ہے جلدی سو گئے اور ہم سب کو تو نیند ہی نہیں آ رہا ہے۔
ہم لوگ ہمیں تو عادت ہے۔ نہیں بھی تو کم سے کم بارہ ایک بجے سنے کی اس سے پہلے ہم کہاں سوتے۔
او بھائی۔
آپ کا کیا مطلب آپ۔ کیا کر رہے ہو آج کل، سب ٹھیک چل رہا ہے بڑھیا؟
ہاں سب بڑھیا ہی چل رہا ہے۔
پڑھائی لکھائی؟
یہاں پڑھائی لکھائی چل رہا ہے ابھی میں بارہویں میں ہوں اور اور پڑھائی کر رہا ہوں۔
تب تو اچھا پڑھائی کرنا ہی چاہیے بنا پڑھائی کے کہاں کچھ ابھی کے سمے میں۔ ہاں میرا بھی وہی چل رہا ہیں میں مطلب کہ ادھر کچھ سمے کے لیے کچھ کرتا کام بھی کرتا ہوں اور پڑھائی بھی کرتا ہوں۔ دونوں کام ملا جلا کر کر رہا ہوں۔
ہاں ہاں
کافی ادھر پربلم ہے نا تو وہی مطلب کہ کر رہا ہوں کمپلیٹ۔ بچت کرنا ہے سمے ہی نہیں ملتا اب۔
ہاں
ہاں تمہارا ادھر تمہارے یہاں سب ٹھیک ہے؟
ہاں سب بڑھیا ہے خرییات ہے
ادھر کچھ مشین چل رہی ہے کیا؟ کافی آواز آ رہی تھی۔
ہاں ادھر تھوڑا سول بڑتا چل رہا ہےھر سول بڑ رہا ہے تھڑا ادھر یہی فین پنکھا وغیرہ یہی چل رہا ہے
ا کیا گرمی کافی ہے
نہیں نہیں گرمی تو نہیں ہے بارش کا موسم ہے ہ ہوں آ ل تھا
یہاں پہ تو پت ہے موس موسم تین چار رنگ کی ہو رہی ہے کبھی کافی گڑ ہوتی ہے تو کبھی کافی نارمل مطلب سامانیہ روپ سے گرمی ہوتی ہے تو کبھی کافی مطلب کافی جو مطلب جلن والی گرمی ہوتی ہے کبھی نکلنے کا من نہیں کرتا تو کبھی آندھی طوفان چلتی تو کبھی بارش ہوتی موسم ا مطلب الگ ہی طرح کا ہو رہا ہے پت ہی نہیں چل رہا ہے کہ موسم چا کیا رہا
ہاں بھائی یہ تو ہے موسم خ بھی ای ہوتا ہے آج کری پریاج ب چل کر رہتا اسسے ہی تو موسم کہتے ہیں
ہوں یہ تو بات صحی ہے
ہاں
فصل برباد کر رہا ہے تو کبھی فصل کے لیے ضروری بھی ہے خ یہب ضرورت ہوتا ہے تو کبھی بارش نہیں ہوتی ہے جب ضرورت نہیں ہوتا ہے تو کافی بارش ستی ہے نا
ہاں یہ تو بات ہے
اور مطلب کہ ابھی تو آم کا سمے ہے تو لوگوں کو مطلب ابھی لچی کا سمے ہے تو دھیرے دھیرے ابھی نارمل مطلب سامانیہ روپ سے پانی چاہیے تو ابھی تو تھوڑا اچھا ہوگا بٹ لیکن تھوڑا دھیرے دھیرے بارش ہو اچھا ماترا میں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا نا
ہاں ایک بارش بھی آئے گا تو اچھا ہی رہے گا ابھی کیکہ یہاں پہ اب لچی وغیرہ ہے نا اس سے میٹھا ہو جاتا ہے بارش آنے سے د پ ہاں
ہاں آم کا سمے بھی مطلب کہ دھوپ میں آم م مطلب سڑ جاتا اور آم کی جو قد ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے پانی کے کارن شاید بڑی ہوتی ہے نا
ہاں ہ
تو مطلب کہ اس سمے بارش ہوتی ہی نہیں ہے نہ اگلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا
ہاں یہ تو جب ہونا چاہیے تو ہوتا نہیں ہے جب نہیں ہوتا تو یہ درق ہوتا ہے
مطلب پریاورن خراب ہو گیا اب پریاورن کے کارن نہیں ہوتا ہے
ہاں
ہاں ابھی ادھر شادی کا تہوار چل رہا ہوگا نا
بہت یہاں بھی تو شادی کا تہوار چل رہا ہوگا
ہیا تو مطلب پرتی دن شادی ایک نہ ایک ہو ہی جاتی ہے اور ملب مطلب کہ کافی شورغل ہوتا ہے کافی شورغل ہے ادھر برسات کا موسم سم ہے اس میں کچ کچ ہو رہا ہے پلس آم کا موسم ہے گرمیوں کا چھٹی ہے اور کافی بچے لوگ گاؤ آئے ہوئے ہے کئی طرح کی شادیوں میں لوگ مطلب کہ ہلہ گلا کر رہا ہے یہ سارے لوگ مطلب شورگل کا پورا علاقہ ہو گیا ابھی ادھر کافی دن مطلب شورگل کے رہنے والے ہیں نہ
ممبے گئی والا ہے
نہ ابھی گھومنے کہاں جا رہے ابھی تو مطلب کہ چھٹی بہت کم مل رہی سمے اتنا مطلب کہ جلدی بت رہا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے دھیرے دھیرے اب جائے گا گھومنے مطلب ابھی تو نہیں گھومے ہیں لیکن کن جائیں گے ابھی عید بقرعید یہ سب آ رہا ہے تو جائیں گے
ہ
ہ دیوالی دیوالی میں کپڑا یہ سب خریدنا ہے نا
ہاں
عید میں بھی ایک خرید لیا جائے گا کپڑا ایک عید میں کپڑا خریدنا ضروری ہے
ہاں کڑد لنے کپڑا ہو جا آھا
اور مہنگائی مہنگائی اتنا بڑھ گیا ہے کہ کپڑا کا دام اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ کیا کہا جائے
ہاں ک ہاں کپڑا کا ہ ہ آاد
تھوڑا مہنگا نہیں کافی مہنگا پہلے ہم لوگ کا کپڑا مطلب کی پانچ سو میں ہو جاتی تھی اب تو مطلب ہزار روپیہ لے کے جاؤ یا بارہ سو روپیہ لے کے جاؤ تو کافی کم ہی لگتی ہے اتنی مہنگائی ہو گیا
ہاں یہ یہ تو بات ہے
ایک بھی نہیں ہوتی کپڑا اتنا مہنگا ہو
ہاں تو بات ہے
کئی جوتوں کی قیمت اب اتنے سے مہنگا ہو گیا پہلے ہم لوگ مطلب کہ اتنا سستا اور صرف کپڑا نہیں مطلب کہ کھانا کے لیے بھی سبزی کا دام کافی سب سارے چیز کا مہنگائی کافی بڑھ رہا ہینا
جی جی مہنگائی تو بہت بڑ گیا
اور مطلب کہ اب اچھی چیز بھی کافی کم ملتے ہے پہلے کافی زیادہ ملتے تھے لیکن اب کافی کم ملتے ہیں اچھی چیز نا
ہاں یہ تو ہے
اور تہوار دیوالی کے سمے عید کے سمے مارکیٹ میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ لوگوں کو زبردست کشتی لینا ہی پڑتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا ہے لوگوں کے پاس
ہاں وہ تو پروابلم ہوتا ہے کافی بڈا اس لوگ کافی بیمار ہوتے ہیں کئی لوگ تو کافی کافی دن تک مطلب کہ بازار جاتے ہیں کافی سامان خریدتے ہیں تہوار کے لیے اپنے بچوں کے لیے نا
ہاں یہ تو ہے
ہم لوگ خود خریدتے ہیں ہم لوگ خود مطلب اتنا وست رہتے ہیں کبھی گھر کا سامان لانا ہے تو کبھی یہ لانا ہے کبھی وہ لانا ہے نا
ہاں
بچپن میں رہتے تھے تو ہم لوگ مطلب باہر جاتے تھے کپڑا خریدوانے سے پر تہوار میں تہوار آتا تھا تو خوشی مناتے تھے کہ چلو اب کپڑا خریدائے گا ایک ن
ہاں یہ تو ہے جیسے عید عید میں سب سے اچھا لگتا ہے عید میں جو کپڑا گھر جاتا ہے وہ اس
ہاں وہ سب تو اچھا لگتا ہے بھائی جان مطلب کہ عید میں کپڑا کے ساتھ مطلب کہ کئی دن پہلے اس سے ہم لوگ مطلب آئیڈیا سوچتے ہیں کیا کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کاپی پہ لکھتے ہیں کہ کیا خریدنا ہے سامانوں کا جوڑا بناتے ہیں یہ خریدنا ہے یہ پہننا ہے کھانا یہ کھانا ہے کئی دنوں سے سوچتے ہیں کہ کیسے کیا کریں گے ن ایک دن کے تہوار کے لیے کئی دن سے پہلے سوچنا پڑتا ہے
جیسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے
ایسی مطلب اچھی بات تھی لیکن اب نہیں اب تو ٹائم ہی اتنے کم ملتا ہے کہ اب کیا اب تو تہوار آتا ہے اور بیت جاتا ہے کئی بار تو تہوار بنتا بھی نہیں ہے اچھے سے
حان یہ تہ ہیں
حان کیا مطلب آگے کا مطلب صرف پڑھائی پہ دھیان دے رہے ہو یا مطلب آگے جو مطلب نوکری کرنی ہے یا مطلب کہ کچھ اسٹارٹ کرنا ہے
نہیں نہیں نہیں نہیں ابھی میں ابھی میں تو پڑھائی کر رہا ہوں اور میں ابھی تھوڑ جیسی ڈوٹری کا تیاری کرنا چاہ رہا ہوں
ابھی آپ چکتسک م کررا پڑے نا
ہاں میں چکسک بنا چاہتا ہوں
ا تب تو ٹھیک ہے پڑھائی اچھا سے چل رہا ہے
ہاں اچھا سے چل رہا ہے میں اس میں
آپ کا گنیت اچھا ہے
ہاں گنیت بھی اچھا ہے اور میں میرا مین میں ہے وہی جی وی گان
ہاں جی وگیان جی وگیان تو کو اچھا سے آ ہی جاتا ہوگا بڑھیا سے
ہاں یہ تو ہے اچھا سے آ جاتا ہے
جی وگیان مطلب کہ اچھا ہے آپ کا صرف گنیت اور جی وگیان پڑھنا ہے نا
جی وگیان پڑھنا ہے اور سائن پڑھنا ہے
او وہ بھی پڑھنا ہے نا تو ڈاکٹر تو شک شک بننے میں رسائن شاستر کا ضروری ہوتا ہے کیا
ضروری تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کیا کیجیے گا یہاں پہ جو نیم ہے وہ سب تو کرنا ہی پڑے گا
ہاں نیم ہے تو نیم کا فالو تو کرنا ہی پڑے
ٹھیک سے فجکس میں میتھ دے دیا ہے اور
ہاں مطلب سارے جو وگیان کے سارے وشے ہوتے وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہینا
ہاں یہ تو ہے ایک دوسرے کے جھیرے ہوئے ہیں
چلیے آپ آپ سے باتیں کر کے کافی جانکاری ملی اچھا بھی لگا چلیے خوشی ہو من خیال رکھیے گا آپ کا دن سکھ صبح اشاء اللہ
انشاء اللہ